آاں تو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو آپ سنائیے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے امی جان ابو جان سبھی ٹھیک ہے اللہ کے حضر کرم سےب تو آپ کے کہتے سبھی کیسے ہیں آپ کے ابو جان عمی جان بھائی جان سب کیسے ہیں
جی شکر اوپر والے کا سب ٹھیک ہے سب خل سے ہے آپ سنائیں کیا کر رہے ہیں جی بھائی جان میں نے کھانا کھا لیا اب بیٹھا ہوا تھا ابھی یہاں پہ
ہاں بھ جن تو میں بھی بیٹھا ہی ہوا تھا تو ایسے ہی بیکار تھا مطلب ک بق جایا کہہ رہا تھا اگر میں سچ بولوں پر میں نے سوچا آپ سے بات کر کے اب کچھ جان حاصل کر لیا جائے گا ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے تو انسان کو اس ٹائم کی قدر نہیں مانو کہ قدر کرنی چاہیے ضائع نہیں کہناا جائے ہے نا
تو کس چیز کے بارے میں ہم آپ کو بات
ہاں بھ جان تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ فون نئے نئے فونس آئے ہیں ٹیکنالوجیز آئی ہیں آج کل کے بچ اور مطلب یگ ہمارے نوجوان کیا ہے کہ صرف اسی میں رہتے ہیں اور کھیل کود کا سلسلہ تو بول ہی گئے ہیں اس لیے وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان کو نئی نئی بیماریاں اٹیک مارتی ہیں ہے نا
جی بھائی جان بالکل صح کہا آپ نے
تو ہمیں کھیل کود کی بات کرنا چاہیے سپورٹس ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے ہر انسان کو کسی نہ کسی کھیل میں مطلب کہ دلچسپی ہوتی ہے کوئی کرکٹ پسند کرتا ہے کوئی فٹ بال کوئی بیڈمنٹن اور کوئی والی بال صرف ملہ تفریقات ذریعہ نہیںنی بلکہ صحت مند زندگی کا بھی راستہ ہے آج کے دور میں اکثر لوگ موبائل اور انٹرنیٹ پر زیادہ وقت گزارتے ہیں اس وجہ سے ان کی جسمانی حرکت کم ہو جاتی ہے اگر ہم روز کچھ دیر سپورٹ لیے تو ہمارا جسم مطل کہ مضبوط رہتا ہے اور ہم زیادہ صحت محسوس کہتا ہوں
بالکل صحیح کہا آپ اگر ہم دیکھے تو مطلب جو اسپورٹس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کھیل کود کے جیسے کہ جسمانی صحت جس کو ہم فزیکل ہیلتھ کہتے ہیں باڈی فٹ رہتی ہے روزانہ کھیلنے سے جس میں فیٹ کم ہو جاتا ہے باڈی کا ویٹ کنٹرول ہو جاتا ہے مسل گینین ہو جاتا ہے ہم دیکھیے تو جو دل کی بیماریاں آ چکی ہیں گھر بیٹھنے سے یا موبائل چلانے سے رننگ کی وجہ سے یا کارڈیو کرنے کی وجہ سے دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے بلڈ سک بہتر رہتی ہے انسان کی سکن گلو کرتی ہے انسان کا باڈی فٹ رہتا ہے یا اور مثلس جو ہے مضبوط ہو چکی ہیں کھیل کود سے مسلس ب ہے اور ہڈیوں کی جو ڈینسٹی ہے وہ بھی بڑھتی ہے اسٹیمنا بڑھتا ہے مطلب صحیح طریقے سے کھیلنے سے جسم میں طاقت اور جھیلنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے
جس کو ہمڈ کہتے ہیں امیونٹی روزانہ اسپورٹس کھیل میں سے جو ہے کہ کیا ہے نا بیماریاں بھی کم ہوتی ہے انسان کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے اں مطلب جو انسان جو بیٹھے بیٹھے جو انسان کا پوسچر خراب ہو چکا ہے کمر میں درد رہتا وہ بھی اس کے کھیل کود سے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یا فلیکسیبلٹی انسان میں آ جاتی ہے چیزیں جیسے کہ آپ دیکھیں تو دماغ جس کو ہم مانسک صحت کہتے ہیں اسٹریس اور ٹینشن وہ اس سے بھی دور ہو جاتا ہے کھیلنے سے دماغ میں جو ہار ہم کہتے ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہے کہ موڈ انسان کا اچھا ہو جاتا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات یہ کہھی تو حالانکہ کھیل کود سے ہماری صحت بہتر ہو جی یہ روزانہ کھیلنے سے دل مضبوط ہوتا ہے جسم طاقتور بنتا ہے اور موٹاپا کم ہوتا ہے جو لوگ کھیلتے ہیں وہ زیادہ مط کے پھرتیلی والے ہیں ہوتے ہیں اور وہ ہر کام اچھی طریقے سے کرتے ہیں بنا تھکے تو کھیل کود صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی بہت ملد ضروری ہے جب ہم کھیلتے ہیں تو ہمارا دماغ تازہ ہو جاتا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو کیاناا اور فکر کم ہوتی ہے اور انسان خوشی محسوس کرتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے نا تندرستی ہزار م کی نعمت ہے تو آپ نے تو نہ ہی ہوگا بہ کھیل کود ہمیں بہت ہی اچھی عادتیں بھی سکھاتا ہے سب سے پہلے ہم ہم وقت کی پابندی کا درس دوسرا ہم ٹیم ورک ستے ہیں جب سب مل کر کھیلتے ہیں تو ہر شخص ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو ڈپینڈ ایک ایک دوسرے پہ ڈپینڈ بھی ہوتا ہے تو اس طرح ہمیں عزت صبر اور محنت کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں نا آپ بتائیے کچھ آپ بتائیے ک
دیکھا ہوگا تو آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے را آپ کو نیند کی پرابلم ہے وہی سکون نہیں ہے کہیں پہ کیا ہے نا کہ اگر ہم دیکھیں تو دن میں اسپورٹس کھیلے فزیکل ایکٹیویٹیز کرے ان گیموں میں حصہ لے اس سے کیا ہے کہ آپ کو بہتر نین آئے گی فزیکل تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سکون کی نیند آ جاتی ہے یہیا ہم دیکھیے تو مطلب آج کل کے زمانے میں جو نو ان میں کانفیڈینس نہیں ہے ان میں فوکس نہیں ہے ان میں ڈسپلین کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کیا ہے کہ اگر وہ اسپورٹس کھیلے لوگوں کے ساتھ کھیلے ٹیم کی طرح کھیلے ان میں کانفیڈینس بڑے گا ان میں فوکس بڑے گا کنسنٹریشن ان کی بڑے گی یا ان کا دماغ بہت ہوگا کچھ ہی سیکنڈ میں ڈیسیزن لینے کی وجہ سے دماغ بہت تیز ہو جاتا ہے اں دیکھیے تو مطلب اگر ہم ٹیم ورک میں کھیلے ایک ٹیم میں جو چار پانچ پلیئر ایک ساتھ کھیلتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کر گیم کھیلنے سے ایک ٹی ورک سکلس بھی بڑھ جاتی ہے انسان کی اگر ہم دیکیں تو کسی کو ٹیم کا کیپٹن بنانے سے اس کی ایک لیڈر شپ کوالٹیز بڑھاتی ہے اس چیز میں کہتے ہیں ڈسپلین بھی بڑھتا ہے اس چیز سے یا دیکھے تو نیا کہ ممی نئے نئے بہت سارے دوست بھی بنتے ہیں ہار جی تو مطلب اسپورٹس کا ایک مطلب ایسا ہی چیز ہے لیکن اسپورٹس کا جو اصلی مقصد ہے وہ انسانی صحت کو بہتر بنانا ہے انسانی جسم کو بہتر بنانا ہے ایسی کوالٹیز ڈانا ہے لیڈرشپ ڈالنی ہے جس کو فللم ڈالنا ہے اس میں اں اگر ہم دیکے تو کیرے رو آ چکے ہیں اس چیز میں لوگ کیریئر بھی ڈھونڈ رہے ہیں کرکٹ میں ڈونڑ رہے ہیں فٹ بال میں ڈھونڈ رہے ہیںیا ایتھلیٹکس میں ڈونڑ رہے ہیں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے جی بھائی جان
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ کھیل کود ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر دفعہ جیتا میں مطل کہ جیت نہیں ہوتی ہے کبھی جیت ملتی ہے اور کبھی ہار لیکن ہاتھ سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور دوبارہ محنت کرنا چاہے محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے میرے بھائیک وہ آج کل یہ بچوں اور نوجوان کو روز کچھ وقت سپورٹ اس کے لیے ضرور نکالنا چاہیے ک سے ان کا جسم بھی تندرست رہ رہے گا اور پڑھائی میں بھی توجہ بہتر ہوگی جب دماغ ہوتا ہے تو مطلب کہ سیکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے مطلب کہ ہمارا ملک کرکٹ بہت مقبول ہے بہت سے بچے کرکٹر بننے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن کرکٹ کے علاوہ فٹ بال ہاکی بیڈمنٹن کبھی اور ایھلیس بھی بہت اچھے کھیل ہیں تو ہر کھیل کی اپنی اہمیت ہوتی ہے سکٹ کھیل کود سے دوستی اور بھائی چارہ بھی بڑھ جاتا ہے مختلف علاقوں اور ملکوں کو کے لوگ ایک ساتھ مل کر کھیلتے ہیں تو محبت اور عزت کا پیغام مطلب کہ پھیلتا ہے کہ مطلب کہ لوگوں کے ایک دوسرے کے قریب لے جاتا ہے تو کھیل کود سے انسان میں خود اعتماد پیدا ہوتا ہے تو جب ہم محنت کرتے ہیں اور اپنی صلاحیت بہتر بناتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر یقین ہوتا ہے یہی ایک چیز زندگی کے ہر میدان میں کام آتا ہے نا بھائی تو آپ بتائیے کچھ
جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے مطلب جو اسپورٹس کے آج کل نئے نئے فائدے آئے ہیں گورنمنٹ جابس مل رہی ہے مطلب اگر ہم دیکھے تو کوئی کیریئر بنا رہا ہے اس میں کرکٹ میں بنا رہا ہے یا فٹ بال میں بنا رہا یا ایتھلیٹکس میں بنا رہا ہے یا اور بھی بہت ساری گیموں میں اپنا کیریئر ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھی ایک فائدہ ہے اسکل کا مطلب دیکے تو گورنمنٹ جابس بھی آج کل مل رہی ہے سپورٹس کوئٹ کےذریعے انسان کو نوکیاں مل رہی ہیں یہاں مطلب بہت ساری چیز انٹری مل رہی ہیں کالجز میں مل رہے ہیں یہاں بہت ساری اسکیمیں اسی میں آ چکی ہیں اسکالر شپ مل رہی ہے اچھے کھلاڑوں کو کالجز اورڑی بڑی یونیورسٹی کی طرف سے محفتیں پڑھا جاتا ہے ان کا کیریئر اس چیز سے بن جاتا ہے یہاں ان کو دیکھے مطلب بہت سارے ملکوں میں کھیلنے جاتے ہیں اس سے کیا ہے کہ دنیا دیکھنے کا ایک موقع بھی مل جاتا ہے انسان کو کھیل کو کے ذریعے دوسرے لگوں سے سے ملنے کا دوسرے مذہبوں سے ملنے کا مطلب دوسری کنٹری کے لوگوں سے ملنے کا ایک موقع ملتا ہے اگر ہم دیکھے تو ڈیلی لائف مطلب کہ اور بھی بہت سارے فائدے اس میں مطلب برائیاں چھوٹاتی ہیں ٹائم مج انسان سے سیکھتا ہے لیکن کیا ہے نا کہ آج کے زمانے میں جو یہ نئی نئی اسپورٹس یا ان میں ایک پرابلم بھی آئی اس کے بہت سارے مطلب نقصانات بھی آئے ہیں آج کل جیسا کہ دیکھیں مطلب جو ہم کہتے ہیں سیوئر انجریز آ جی ہیں بڑی چوٹیں آ جاتی ہیں اگر ہم دیکیں تو مطلب فریکچرس آ رہے ہیں لیگمنٹ کئر ہو رہے ہیں
ہاں بھائی جان تو اگر میں آپ نے بہت ہی اچھی بات ہی تھی اسی کیس ہر اسکول اور کالج میں کھیل کود کو اہمیت دینا چاہے آج بہت کم سکولوں میں اہمیت دی جاتی ہے لیکن ہمیں ہر سکول میں اہمیت ہینی چاہی کیونک اس سے بہت پٹے ہیں تو بچوں کو صرف کتابیں تعلیم نہیں بلکہ کھیلنے کی بھی موقع ملنا چاہیے اس سے ان کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور وہ مطلب کہ سمجھدار رہتے ہیں تو صحت مند بھی رہتے ہیں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سپورٹ ہماری صحت خوشی اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں روز کم از کم تیس سے ایک گھنٹے کسی نہ کسی کے لیے ضرور نکالنی چاہیے تو اس سے ہماری جسم تندرست دماغ تازہ اور زندگی خوشگوار بن جاتائےی تو سپورٹس انسان کو ذمہ داری کے احساس بھی دلاتا ہے جب کوئی کھلاڑی اپنی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے نہیں بلکہ پوری ٹیم کے لیے محنت کرتا ہے اس سے مل جل کر کام کرنے کی مطلب کہ عادت پیدا ہو س کھ سے انسان نے حالانکہ زبر برداشت اور صبر پیدا ہوتا ہے ہر مقابلے میں جیت ممکن نہیں ہوتی کبھی ہار بھی ہوتی یہ لیکن اچھا کھلاڑی ہار سے مایوس نہیں ہوتا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے بارہ زیادہ محنت کرتا ہے نا بھائی جان تو سپورٹ ہت غذا کی اہمیت بھی مطلب کہ سمجھاتی ہے جو لوگ روز کھیلتے ہیں اور زیادہ پانی پیتے ہیں ملب کے پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں اور نقصان دہوں سے بچ جاتے ہیں اور بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس طرح ان کی صحت بہتر رہتی ہے ہے نا تو سپورٹس بچوں اور نوجوانوں کی بلکہ بری عدم سے بچاتا ہے جب ان کا زیادہ وقت کھیلنے گزرتا ہے تو وہ حالہ فضول کاموں اور غلط صحبتوں سے دور رہتے ہیں ہے نا اس سے ان کا مستقبل بہت اچھا ہوتا ہے بتائیے آپ بھی
مطلب جو اگر ہم دیکھیے تو مطلب کنکلوژن اگر ہم دیکھیے تو اس چیز کا سپورٹ بہتری کے لیے ہے اگر ہم اسے ایک ہیلدی ہیبٹ اور فن کی طرح لیں تو پورے ڈسپلین اور مطلب صحیح گائڈنس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو اس کی بہت ب مثال پائدے ہیں لیکن انسان کو اس چیز رکھنا چاہیے کہ انسان کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے انسان کو مطلب دوسروں کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے چلیے آپ کے ساتھ کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ بھی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ بھائی جان
اللہ حافظ